ہیلو
السلام علیکم
مالک و علیکم السلام
جی کیسے ہو
سب خرییات ہیں آپ بتاؤ
جی اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے آپ کی دعیں ہے آپ بتاؤ کیا کر رہے تو
ہم ابھی تھوڑا پلان کر رہے تھے شاپنگ کا
اچھا شاپنگ یاری تو گرمی پڑ رہی ہے شوپ پگ جاؤ گے
نہیں ارے وہ آن لائن دیک رہی تھی نا میں
ہوں
ہاں آپ کیسے مط مطلب شاپنگ کرنا پسند کرتی ہوں آن لائن کرتی ہوں یا آف لائن کرتی ہوں
ہ ہ مطلب شادی فنکشن ہے آپ کے گھر میں
نہیں فی الحال تو کوئی نہیں ہے لن ن سوچا تھوڑا شاپنگ کرنے
ہاں گرمی پڑ رہی ہے نا کوٹن کے ململ سوتی ململ خرید لو ان میں سکون ملتا ہے سوتی مللمل تو ہمارے نا ابھی بھی پہنتے تھے نا تو وہ بتاتے ہیں کہ ان میں زیادہ سکون ہوتا ہے کپڑے میں آرام س گ وں میں ٹھنڈی ٹھنڈی لگتے ہیں
جی بالکل
تو آپ جاؤ گے تو پھر آپ مجھے بھی لے لینا کل
ہاں چلنا ساتھ میں اور اچھا ہے یہ تو
ہاںاں اب پھر ساتھ میں چلیں گے تھوڑا سا پھر گھومیں پھریں گے کپڑے بھی خرید لیں گے جو خریدنے گرمی کے لیے ٹھنڈے ٹھنڈے
ہاں راستے میں وہ مسجد وغیرہ بھی پڑیں گی تو ان کو کو بھی دیکھ کے آئیں گے
کام چل رہا ہے نا اس والاری مسجد میں وہاں تھوڑا سا سط کا خیرات بھی دے دیں گے اور تار سے ہو ہو کھانا وانا کھا کے پھر گھوم لیں گے تھوڑا سا گ ٹوگیدر ہو جائے گا ہمارا یہ ہے نا
اللہ کو بھی یاد کر لیں گے شاپنگ بھی چلے گ
شاپنگ بھی کر لیں گے اللہ کو بھی یاد کر لیں گے اور بچے وغیرہ سو گئے
ہاں اب کچھ ہو گئے کچ جانگ رہے ہیںب
ہاں بچے بھی بس سوتے نہیں ہیں سویرا سے
ا س
آپ فارغ ہو گئے نماز سے قرآن سے
ہاں سب سے فری ہو گیا ابھی کھانا کھایا ہے ابھی
اچھا
نماز وغیرہ پڑ کے سب سے فری ہو گئے
اللہ کے شکر سے سب نے نماز پڑھ لی ہے بس سب کے بستر لگ رہے ہیں سونے کے لیے
ہاں میں نے پھر بسکر لگا دیا کچھ دیر میں سونے والی ہوں
آپ آف لائن زیادہ پسند کرتے ہو شاپنگ کرنا آن لائن نہیں کرتے اتنا
ہاں کیونکہ یہ آن لائن آتے ہیں نا تو اس میں مطلب ویرائٹیز تو بہت ہوتی ہیں لیکن کچھ بھی منگاؤ جیسا منگاتے ہیں ویسا آتا نہیں ہے
پت بھی تو نہیں چلتا کہ کیا نکلے گا کیا نہیں نکلے گا
نہیں نکلتا تو وہی ہے لیکن بس اس کی پرنٹ آتی ہے اور کچھ نہیں آتا
ہاں مطلب ایسے کپڑا جیسا آف لائن جاؤ لینے شاپ پہ سے دکان پہ سے تو ہاتھ لگا کے کپڑا پیل ک لو کہ کیسا ہے کیسا نہیں اور آن لائن تو نا نہیں ہو پاتا
ہوں دو بر اے لے کے آؤں گی میں تو
ہاں میں بھی کرتی لے کے آؤں گی دو دوپٹے لے کے آؤں گی کوٹن کے کیونکہ گرمی میں نے بالکل سوتی کپ دپٹے چاہیے ن ماسک پڑھنے کے لیئے
ہاں میں بھی لے کے آؤں
ہاں آپ بھی لے گیا نا پھر نا ان میں نا ہوا بھی پاس ہو جاتی ہے اتنی گرمی بھی نہیں لگتی
پلی چٹائیا بھی لے کے آؤں گے
ہاں میں ایڈ بھی لے آناا آپ چٹائی ایک چٹائی لینا آپ مجھے دو جانماز لینی ہے میں دو جان ماز لے لوں گی تصبیح وغیرہ بھی لے لیں گے اور نا خیرات کا اور صدقہ کرنے کے لے بھی اللہ کے لیے بھی اللہ کی رضا کے لیے بھی دے دیں گے لے کے تھوڑی سی ایکسٹرا لے لیں گے
ہاں
اور یہ بھی کام ہو جائے گا اللہ کی رضا کے لیے اور پھر اپنا شام کو آرام سے گرائیں گے فارغ ہو کے
ہ جی بالکل
ہاں تو آپ نے لسٹ بنا لینا آپ کو کتنی جانماز چاہیے کتنی تصبیہ چاہیے
بیسے ہیں آپ نے آن لائن کبھی منگایا ہے سامان
نہیں آن لائن منگایا ہے مگر آن لائن ن تھوڑا سا الگ ہی ملتا ہے جو اس میں دکھاتا ہے پکچر میں بالکل سیم وسا نہیں رہتا ریپلی کا ملتی ہے
ہاں وہ تو ہے ن کل آتی ہے اس کی
نکل آتی ہے دیک فوٹو تو کسی اور کا لگا دیں گے لیکن دیں گے تو کلر ولر کڑھائی وڑائی ویسی مگر تھوڑا نا کہتے ہیں نا کہ ڈھل گیا ہے کپڑا ایسا تھوڑا سا الگ دیتا سے
ایسا ہی آتا ہے ابھی میں نے دو پلازو منگائے پ گول کے کے نیچے کہنے کے لیے
ہوں ہ
تو اس میں تو کاٹن والے دکھا رہے تھے لیکن میں نے منگایا تو وہ پچاس روپے والے دےے جت میں نے واگس کر دے ان تو
آف لائن جاؤ برخہ بھی خریدو تو ہاتھ لگا کے برخے کو کپڑے کا پتہ چل جاتا ہے
ہاں جبھی تو میں نے سوچ لیا ک دن سے اب میں کبھی آن لائن شاپنگ نہیں کروں گی
ا آن لائن شاپنگ میں کبھی کبھی کبھی ہوتا منگاؤ کچھ نکلتا کچھ اور ریٹرن کے لیے پھر فون کرو تو فون نہیں اٹھاتے
نہیں میرے پیسے وغیرہ تو آ گئے ٹائم سے اللہ کا شکریہ ہو تو آگے ن میرری پس پیسے بھی نہیں تھ
ویسے بہت سے دیتے نہیں ہیں ایک بار میں نے آف لائن آن لائن منگایا میں نے برکھا
اچھا
تو وہ میں نے منگایا وہ آ بھی ہی گیا منگایا تو میں نے بلیک کلر آ گیا بلو کلر جو نیوی بلو کلر ہوتے نا ڈارک برکھا تو اس میں ہی اچھا لگتا ہے کالے میں ویسے تو کو اپنی اپنی پسند ہے حالگ
اس میں کلر ہوتا ہے نا وہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں تو پتا نہیں چلتا کون سا س کلری کیا ہے
اس لیے بلیک زیادہریفر کرتے ہیں سب کیونکہ اس میں اتنا شریر سیکھتا نہیں ہے نا اور ٹرانسپیرنٹ کپڑا جو ہوتا ہے اور کلر کا اس میں دکھ جاتا ہے
ہاں بالکل وہ بھی تو آتے ہیں نا سر پہ باندھنے والا
ہم نے کہ بات ہے نکاحب اسی کے ساتھ آ برکے کے ساتھ
اچھا لگتا ہے ویسے اس میں سب ڈکا رہتا ہے نا
آپ کو کنی بھی ہدایت دیں اور ہمارے بچوں کو بھی دے
سری میں رکھنے کے لیے ہوتا ہے تو اللہ نے اسی حساب سے
مرد بھی بنائے عورت بھی بنائے اوپر والے نے ٹھیک ہے اب ان کو کیا تھا کی نگمیں کیسا کون کس کو دیکھ رہا ہے کس طریقے سے تو یہ ہمارے
آ
یہ ہمارے بھی ہاتھ میں ہے کہ ہم تھوڑا پرکوش پرکوشن لے کے چلے تھوڑا خود کو ڈھک کے چلے تاکہ سامنے والے کی اتنی نہیں گانا پڑے
ہاں دیک دیکھنے والا تو کچھ بھی دیکھتا ہے
دیکھنے والا تو دیکھنے والی تو برکے میں بھی دیکھ لیتے ہیں
نہیں پھر بھی نا اتنا نہیں دکھ پاتا ویسے تم جاؤ گی ایسے کپڑے پہن کے تو سب لوگ دیکھیں لیکن بورکے میں جاؤ گی تو اتنا ہی سب سمجھتے ہیں تم بالکل ڈھکٹا کے جاؤ گے تو کسی کو دیکھ وہ دیک ہو ہی نہیں تو کیا دیکھے گا کوئی
نہیں جیسے بہت ا برے برخے پہنتے ہیں برخے پہننے والے کو زیادہ غور سے دیکھتے ہیں
نہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ نہیں پہنتے یہ پہنے تو ہوتا ہے ایسا
بس اللہ تا لا ہے ہماری حفاظت رکھے تمہاری بھی اور میری بھی بھی اور سب کو ہدایت سب حفاظت رکھے
اللہ
اور نہا آپ نا آنے والی جنریشن کے بارے میں بھی ایسے آپ کو ان کو بھی نا ایجوکیشن کی دیا کرو اس بارے میں
ہاں میں تو دیکتی ہوں
ہمارا دین کیا کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے اس کی سنتیں کیا ہے اس کے فرض کیا ہے
اللہ تو یہی بولتے ہیں کہ کسی کا برا مت کرو نہ سوچو بس
بس ہم اتنا ہی مان کے چل رہے نا تو تو ہی ہماری زندگی اچھی ہے کسی کو پورا کریں یا با سوچ ل
کریں گے سوچیں گے اس حساب سے چلیں گے تو صحیح رہیں گے
بورا کریں گے یا کسی کے بارے میں برا بولیں گے اللہ تعالی ہمیں اسی دنیا میں دکھا دے گا پہلے آخرت میں تو بعد میں دکھائے گا اس کا حساب اللہ تعالی بعد میں ہاں آپ تو ہی دکھا دیتا ہے پرور دیگار م تو کیا ہاں بس اللہ تعالی تمہیں بھی ہدایت ہے ہمیں بھی ہدایت ہے ان سب سے بچے رہے بس ہم
اور کیا نہیں
لے کے جانا ہے اس کے پاس ہمیں اپنا منہ اسے بھی دکھانا ہے خرت میں اب ہم نیک یا لے کے جائیں گے تبھی تو ہمیں جنت ملے گی
اور کیا یہ اپنے کرموں پہ نربھر کرتا ہے اللہ اسی کو جنانا سھ کرتے ہیں جس نے
ج ابام نان ہے دنیا میں دیکو آئے ہوں غلط تو لازمی ہوگی ہم سے
اور کیا
وہ تو ہر کسی سے ہوتی ہے غلطی تو لیکن اس پہ تھوڑا امل کا روس ہو چک چارو
نہ آپ ن اپنے بچوں پر بھی دھیان دیں اور آپ اپنے فیملی پر بھی دھیان دو کہ دیکھو دین کے کام کرو اور سنتی کام کرو کیونکہ آخرت میں اللہ تعالی کو بھی منہتی کھانا ہے
اور کیا
الا تمہیں اور ہمیں بچائے رکھے اور ہمیں ہدایت دے اور دین کے راستے پہ چلائے
چلو میں اب سوتی ہوں ہے نا خدا حافظ
خدا حافظ خیال رکھو اپنا بچوں کا ٹھیک ہے
ٹھیک
تپ
ے ک